ہیلو
جی
ہ اور بتائیے کیسے ہیں آاں
بڑھیا ہے آپ بتائیے
بس میں بھی ٹھیک ہوں اور بہت دن بعد یاد کیا آپ نے
ہاں ایکچولی کیا کرے تھوڑا سا اللجھان نہیں رہے
کیا ہو گیا
ارے کچھ نہیں
ہ کچھ ہ کچھ فیملی میٹر
ہاں بس وہی ہو گیا تھا
اچھ ا
ہاں بھائی میری بازی کو لے کے گھر پہ باہر چل لیی تھی
ا تو
وہی میری والی ہے اس کو لے کے بحث چل لیج تی
گھر پہ تو کی کوئی اچھا اچھا اچھا
ہاں ان کے گھر پہ پتاہ چل گیا تو ان کے گھر والوں نے کال کر دیا
ہوں
میرے گھر پہ
اچھا
ہوں میری ممی لوگ بول ڈے نہیں کرائیں گے
اچھا تو کوئی بھی ایگری نہیں ہے لگتا ہے
ہاں کوئی ایگری ہی نہیں ہو رہا ہے میرے گھر والے مان نہیں رہے ان کے گھر والے بھی نہیں مان رہے
اچھا
ہاں ابھی ان سے بھی بات بند ہو گئی ہے اب کیا کریں
ہ اچھا کب پتا چلا
ای یہی حال ہی کی بات ہے تین دن تین چار دن پہلے کی بات ہے
تو اسی کو لے کے بھی بات چل رہا ہے
ہاں
چلو ٹھیک ہو جائے گا لیکن تھوڑا سا سمے دو نا پھر سب ٹھیک ہو جائے گا تھوڑا سا کرواالو تو سمجھاؤ
ہاں ہاں اب کیا کریں اب سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں فیملی والے مان نہیں رہے بولے کاسٹ الگ ہے میرے گھر والے ان کے گھر والے مستل کرائنی ہوں
کار باس تو کچھ نہیں ہوتا ہے بس اگر لڑکی اچھی ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے
لڑکی اچھی ہے لڑکی فیملی کو لے کے چلنے والی ہے
م کو پس کروا دینا چاہیے
ہاں تو پھر بھی مطلب اس کے گھر والے بھی نہیں مان رہے میرے گھر والے بھی نہیں مان رہے
اب چیزوں کو اچانک پتا ہوا ہے ہے نا تو وہ دھیرے دھیرے چ گئی
ہو گیا ہے سب کچھ تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے
ہاں تو تھوڑا سا ویٹ کریے تو ٹھیک ہو جائے گا
ہاں بس تھوڑا س وور ہی کر رہے ہیں تھوڑا پریشان ہو گئے تھے بیچ میں
ارے تو فون کرنا چاہیے تھا پوچ لیتے ایک بار
اب بالکل دماغ ہی نہیں کام کر رہا تھا میرا
ا تو ہاں
کسی کا کال آ رہا تھا ہم کال ریسیو بھی نہیں کر رہے تھے ہم نے کتنے لوگوں کو کال بیک نہیں کی ابھی تلک
اچھا ہاں وہ جب دماغ ڈ ہوتا ہے تو کچھ اچھا بھی نہیں لگتا ہے
ہاں ہم نہیں چاہتے کہ کوئی دوسری لفظ ہے وہ ہم اس میں ہم ہم کو انوالو ہونا پڑے ہم اپنی سے تو نکلے پہے
صی جتے ہیں
ہاں نانی گھر سائڈ کے لوگوں نے بھی کافی لوگوں نے فون کیا کہ مت کرو گھر بھی آئی تھی مامی لوگ سمجھا رہی تھی پر
ہاں
ہاں بوا لوگ کو بھی پتا چل گیا دادی لوگ کو بھی پورے فیملی میں پورے پورے پتا چل گیا اور ایک دم جیسے ہوا ویسے اڑتی ہے ویسے اڑ گئی ہے
ا یہ ساری بس بھی س پ ت آپ دکان پہ وورج کوئی اچھی بات ہے ی تو انسان نہیں بتائے گا لیکن یہ ساری باتیں ہوئی ہیںا تو اڑانے پہنچ جاتا ہے انسان
ہاں وہی چیز ہے اس کہ ب تاری بول رہے کہ ہم نے دیکھ لییا ہے کبھی توم اس کے ساتھ ہم پولیس کمپلین کر دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے گولی مار دیں گے ہاں ان کے پتا جی بول رہے ہیں ایسا
ارے غصے میں بول دی ہیں ہم نےے
ہاں آپ جانتی نیا نیا ایک دم اچانک سے ڈنلی لی انسان غصے میں ا جاتا ہے
ہاں بس وہی چیزیں ہے کہ غصے میں انساننا چنا بول دیتا کرے بھی انسان کیا
اپا تو ایسے شن میں سمجھانے والا کوئی نہیں ہوتا ہے بھڑکانے وال سب ہو جاتا ہوں
بھڑکانے والے تو بہت ہوتے ہیں ان کی سائڈ سے تو بہت ہی بھڑکایا جاتا ہے
یہ بتا رہے کہ کوئی اچھا کوئی ہو تو ان کو سمجھایا جا سکے
بوا بھی میری دو طرف کی بات کر رہی میرے م میری بات کر رہی ہیں ہم امی کو الگ بھڑکا رہی ہیں ممی کے سامنے کچھ اور بات کر رہی ہیں
ہوں ہ ارے مجھے بتا دو میں بات کر لوں ہوں
ہاں ہم سوچ ہی رہے تھے کہ آپ سے بول دیں کہ ایک بار آپ ممی سے بات کریں
ہاں ہاں کیوں نہیں بالکل کبھی ہوں گی آپ جس دن بتاؤ
والا ن دوسرا نمبر ہے نا وہ والا ہاں تو اس پہ ہی فون کر لیجیے گا آپ ج پر بت ہے ایسے آپ کا کال کرنا ٹھیک نہیں ہوگا ورنہ یہی ہوگا کہ میں نے کروایا ہے
ہاں صحی بات ہے
آپ سیدھا جیسے گھر ہی آ جائیں تو گھر آ کے بع کرر دن زیادہ صحی رہے گا ہاں تو اب کی ابھی جب فری ہو جائیں آپ ابھی تو کاماں پہ ہوں گے آپ
ہوں ہوں ہ
تو کب تک فری ہوں گی آپ
اب دیکھتے ہیں ایک آدھ دن میں جیسے ہی سمے ملتا ہے تو آپ مجھے کال کر لیجیے گا تو میں آ جاؤں گی کریے تو میں دو تین دن آ ہی جاؤں گی
ٹھیک ہے پھر آ جائیے گا ا آپ آ کے سمجھا دیں گے دیکھیے آپ کی بات ہے ممی مانتی ہیں آپ کو پتا یہ چیز
ہاں ہاں اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ ان کو سمجھانا تھوڑا سا مشکل ہے لیکن مجھے معلوم ہے کہ میں سمجھا لوں گی
آپ اگر کر دیں گے تو جگڑا زیادہ ہو جائے گی آپ کو بتائیے ویسے کوئی مانتا ہے نہیں جلدی اور آپ کی بات ممی اس لیے مانتی پتا نہیں کہ وہ آپ کو مجھے پسند کرتی اچھا مانتی پتا نہیں کیا ہے ایسا میری بات نہیں مانتی کسی کی بات نہیں مانتی ممی بہت جدی ممی اور آپ کی بات مانتی ہیں وہ
ہ اصل میں یہ ہوتا ہے نا نیچر نیچر کی بات ہے ا وہ
ہاں انسان کو کب کون بھاگ جائے
اور میں بھی انہیں سمجھتی ہوں کی چیزوں کو کیسے کیا مینیج کرتے ہیں تو اس لیے ان کو لگتا ہوگا کہ کے ساتھ میں سمجھ پا رہی ہوں
ہاں ممی یہ ممی یہ یہ سوچتی ہیں کہ جیسے آپ ان کی دوست ہیں ہماری نہیں ہے
ہاں وہ سیات نہیں تو ان کو بھی اچھا لگتا ہے نا کہ دیک اب جاتے ہیں تو یہ لگتا ہے کہ نہیں یہ اپنا گھر ہے ان کو اپنے حساب سے بہت ساری چیزوں میں کےے کرنا پڑتا ہے نا
جو نا مطلب جیسے میرے اور بھی دوست ہیں جیسے ہوتی بھی ہیں وہ آتی ہیں ممی سے ملی پھر اس کے بعد آ کے میرے بیٹے ہم سے باتیں کرنے لگی اور آپ ہو کہ ممی کے ساتھ ہی بیٹھنا ہے وہیں بات کرنی ہے سب کچھ
ہاں تو ان کو اچھا لگتا ہے دیکھو وہ بھی یہی چاہتے ہے کہ ہ ان کو بھی چاہیے کہ مجھے کوئی کمپنی دے بیٹھے بات کرے یہ ساری چیز ہے
ہاں بھائی ممی ممی اکیلے پڑ جاتی ہیں زیادہ کوئی بات کرنے والا ہے نہیں ان کے لیے ان کے ساتھ ع ں
اب تو خیر ہو جائے کوئی ایسی بات نہیں ہے پ یہ تو میں کچھ سوچ رہی تھی کہ میں جا کے خود بات کرتی ہوں
ہاں آپ کر لیتے زیاد اچھا آپ کو پتا تو چل ہی گیا ہوگا
ہاں ہاں ہاں ویسے تو مجھے پتا ہی تھا اور بھی یہ ہے کہ یہ پت ہے ان کے بھی من کی بات کو سننا ضروری ہے
ہاں آپ مطلب ہمیں اجما رہی تھی کہ ہم سچ بتائیں گے آپ سے
ہ ہ ہ ہ لیکن آپ سچ ہی بتاؤ گے ابھی کو مجھ سے پوچھنے پہلے بتا دیا
ہاں
ہوں
اب میں آپ ہی فون کر لی تھی اب میں نے تین دن سے نہیں تین چار دن سے مطب فون ہے کہ آپ ہی کر لیتی ایک بار
کر لیتی مجھے پتا تھا کہ فون آئے گا ایکچولی میں آفس کا ٹائم بھی تھوڑا سا میرا چینج ہو گیا نا
ج
اور کیا ہاں تو اس لیے تھوڑا سا بزی رہی ہوں گی میں تو اس لیے نہیں کر پائی
ہاں روٹین جب آفس ٹائم چینج ہو جاتا ہے پھر اٹھنے کا روٹین چینج سلیپنگ ٹائم چ ان سب سائیکل تھوڑا ریورس ہو جاتا ہے نا سمجھ میں نہیں آتا ہے کچھ
ادھی میں نہیں آتا ہے کہ کیا کیا جائے بس وہی رہا ہے
اچھا اور بتائیے گانا وانا ہوں گے آپ کو
ان ں
پھر تو کیا ہو گیا کھانے میں کیا یاد آ گیا
ج آ ایک دن اس سے بات کری تھی میگی کی
اچھا اچھا میگی والی بات یاد آ گئی آپ کو
بنی والی بات ہی آد آ گئی ن
برتن دھلنے والی نا نہیں اس اس ٹاپک کو ہی اینڈ کر دیجے دوبارہ نہیں
ہاں سحی بات ہے بس وہی یاد آ گیا تو وہ گیا تھا لیکن پھر بھی ام ہے کہ
ہ اچھا بتائیے میگی بن رہئی نہیں بن رہئی ابھی
ہاں بند تو رہی ہے
اچھا اچھا چلیے اچھی بات ہے
ہوں
کھائیے میگی آگی کھائیے آپ
ہاں بالکل اور آپ کب بنا رہے ہیں پاستا
پاستا ارے وہ تو وہ بنائے گا یہ ہے نا پاستا کا پاستا
الل نہیں بھی تو پس بہت بڑھیا
جو کالا کالا ہے جو کالا کال ہے وہی ہے
بس بس خالی آسہ کا پاسہ بھی دیجیے چلہ کے
اچھا
ہاں ہاں
نہیں آپ کو بھی تو پسند ہے آپ بھی بنا لیتے ہیں پس
نہیں ہم کو نہیں پسند ہے پاستا اسی کو پسند ہے ہاں وہ کالے والے کو
ہوں
ہ
اچ
ہاں چاہیے تو چاہے تو کنو جی سے پوچھ لیجیے ہاں ان کو ہی پسند ہے پاستا
اچھا چلو اچھی بات ہے
ہاں وہ مطلب تھوڑا زیادہ شوقین ہے نا پاستا کے
اچھا اچھا
اب ان کو نہیں پتا پاستا ہوتا ہے میدے کا مدہ ہوتا ہے ہانیکارک
بہت زیادہ ہو ویسے نہیں کھانا چاہیے
ہاں اب ہم منع کرتے ہیں کہ نہیں رہنے تو کہے نہیں ہم کو پاستا پسند ہے ہم کو یہ پسند ہے تو کھاؤ
ہ سحی بات ہے
جو میدا پیڑ میں چپکے گا تو سمج میں آیا گا
اتنی تو بیماریاں چلتی ہیں
وہی تو ابھی لوگوں کو سمجھایا کون
نہیں معدے سے بہت بیماریاں ہوتی ہیں
ہاں ویسے بھی پاستا کو اچھی چیز تھوڑی ہے
اور کیا
پورا مدا مدا اب وہی آپ روز روز پاستا کھاؤ گے نقصان تو کرے گا ہی کہیں نہ کہیں بیگ دے ہی دے گا
ہ سی بات ہے
ہاں چلیے پھر ابھی میں رکھتا ہوں تھوڑ دیر میں بات کر کرتا ہوں بعد میں آپ کو بائے بائے بائے
او ہو